ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں آپ ٹھیک ہو
شکر شکر وہاں
ہاں ہاں ٹھیک آپ کیا بول رہی تھی میں بول رہی
تم کیوں جیسے تھک گئی تھک جات تی ہو فون اٹھا کے فون کاٹتے وقت تم گرتی ہو نا ہاں
میں بول رہی تھی کہ
سے بھی کرتی ہو تب بھی یہی کرتی ہو جب یہاں سے کر تے ہیں تب بھی یہی کرتی ہو اصل میں آپ نے کیے ہے نا آج زیادہ اسی لیے اسی لیے آپ تھک گئی ہو ایگزوسٹ ہو گئی ہو
آپ کو پتا ہے میں نے وہ بھی کیے نا صبح وہ والے مرج اوہ ہش۔۔۔۔ میں نے وہ بھی پڑھی میں خوش ہو گئی وہ تیز سےیز پڑھا میں نے اردو بھی انگلش لیکن اس کو آتا ہے نا اردو کو ورڈز بھی آدھے ٹف لیکن مجھے آتا ہے ہاں ٹف آتے مجھے
اب آگے آگے ٹف آئیں گے دیکھنا
آ مجھے آتا ہے لیکن پھر بھی دیکھو اردو میں بولنا ہوتا ہے وہ انیس سو چ اس کو نہیں بولنا ون ہنڈریڈ اڈ ففٹی انیس سو پچاس انیس سو چالیس میں نے یہ پڑھا ہے میں نے پی جی اسی میں کیا ہے تو مجھے آسان لگتا ہے لیکن جس کو اور اردو ہی نہیں آئے گی تو وہ کیا کرے گا دیکھو آئیسن نے پرسوں بولا کہ ہاں ایسن نے پرسوں بولا کہ مجھے کام آئے گا ایمن دیدی نے بولا اردو اس نے بولا مجھے آتا ہی نہیں ہے ایک اردو وردو وہ بیچاری کیا کر گی بولا کشمیری بھی نہیں آتا ہے
اس کو کہاں آتا ہے اس کو انگلش آ سکتا ہے انگلش ٹاسک اس کو کر سکتے ہیں
ساتھ ساتھ انگلش بھی میں نے کیا وہ بھی اچھا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن کہیں کہیں پہ جگہ پہ کچھ تھوڑا ورڈ ہوتا ہے ٹف
ہاں میں نے دیکھا وہ
آپ نے میرے مجھ سے پہلے ٹرائی کیے ہیں یہ کاسٹ مطلب کی ہے یہ موئسچرائز میں نے کبھی نہیں کیا آپ کو پتا ہوگا وہی میں آپ کو بول رہی ہوں مجھے نیچرل چیزیں ہی اچھی لگی آپ بولو کہ
ہاں میں نے بھی مجھے بھی ایک دو مہینے ہو گئے یوز کرتے ہوئے لیکن مجھے لگا پھر بکواس ہے مجھے لگا بکواس ہی ہے سب کچھ بکواس ہے
ہاں اور میں یہ کرتی ہوں یوز ملتانی مٹی وہی فیس واش کے بدلے میں یہی بیسن وغیرہ ملتی ہوں فیس پہ لیکن وہ اچھے اچھے چیز ہے اچھا ہے اچھا بال کے لیے مجھے بال بھی خراب ہو گئے مطلب کہ خراب جیسے مجھے پھیلتے نا پا
بالوں کے لیے تم کرو ہاں ہیئر ماسک آتی ہیں ہیئر ماسک ملا کرو شیمپو کے بعد کیونکی مجھے مجھے فریزی بال ہوئے تھے مجھے اسی سے ٹھیک ہوئے دیکھو میں نے کیا کیا آدھے گھنٹے پہلے میں نے ام آئل ملا کوکونٹ آئل ٹھیک ہے
م نے بھی م بھی کوکونٹ اوئل ٹھیک ملتی ہوں
پھر آ آدھے گھنٹے کے بعد کیا کرتی ہوں میں شیمپو مالتی ہوں پھر دھوتی ہوں نا بال پھر شیمپو مالتی ہو پھر کنڈیشنر مالتی ہوں ہو رکھ تی ہوں دس منٹ پھر ہمم شیمپو تم مل سکتی ہو میں نے پل پل گرم کا لایا تھا لیکن وہ اچھا نہیں ہے کسی اور کا بھی کوئی بھی سنسلک کا لاؤ پھر آ پھر میں نے پھر میں نے آ کنڈشنر ملا تھا کنڈشنر کے بعد میں دس منٹ ویٹ ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں او ہیئر ماسک مالتی ہوں ہیئیر ماسک سے میں پندرہ منٹ رکھتی ہوں مجھے اس سے فریز کم ہوا ہاں مجھے افنان یے افنان ٹی نے بولا تھا کی ہیئر ماسک ملو اس سے فریز ختم ہو جائے گا
ہاں اس کو پتہ ہے اس نے پہلے بھی بولا تھا شادی جب دانش بھائی کی شادی پھر اوپر تھے ہم وہ بولتی تھی کی کیا کیا ملو گی مطلب اس کو پتہ تھا کہ آپ کو اب فرق لگی مطلب بال
ہاں مجھے بہت فرق نہ مجھے ڈینڈرف ہے نہ مجھے فریز ہے مجھے پلین بال ہوئے ہاں
کون سا کون سی ماسک
وہ آتی ہے ڈبے میں ایسے ہی نا وہ لکوڈ ہی آتی ہے وہ پھر مل نی ہوتی ہے تھوڑی سی پل گرم پل گرم پل گریم میں فوٹو بھیجوں گی بعد میں
ٹھیک ٹھیک وہ کتنے میں آتی ہےتا یے بھی مسئلہ ہے لیکن ایک بات بولوں میں
ہاں
یے چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں
وہ شاید فائیو ہنڈریڈ میں آتی ہیں وہ تب آفر میں فائیو
آ ہاں پھر کتنا ٹائم ٹائم نک مطلب
میں نے وہ لائی ہے چھوٹی عید پے مطلب ایک سال ہو گیا اس کو بہت ٹائم نکلتا ہے
اچھا پھر تو کوئی بات نہیں اچھا پہلے کیا کرتی ہو آپ میں بھی کوکن کوکونٹ آئل میں بھی میں نے بھی لایا ہے میں بھی
کوکونٹ آئل ملوں گی ملوں گی پہلے ٹھیک ہے پھر آدھے گھنٹے کے بعد اور ہاں اگر اگر تم تمہیں زیادہ فریز ہے نا تم انڈا دہی آ ایک انڈا دہی کے باؤل میں ایک انڈا اور آ کو یہی کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل ڈالو پھر ما ملو ٹھیک ہے ایک دا دیک ایک دہی کی باؤل لوگی نا اس میں ڈالو ایک انڈا ٹھیک ہے اس میں ڈالو تھوڑا سا تیل ٹھیک ہے اپ کرو گے نا میش اچھے سے مکس وکس پھر مالو پھر ملو گی بالو میں ٹھیک ہے بالو میں ملو گی پھر تو تھوڑا سا اس سے ڈینڈر ختم ہو جاتا پورا ایک ہی یوز میں پھر کیا کرو گی فریج بھی کم ہو جاتا ہے پھر کیا کرو گی ایک گھنٹے کے لیے چھوڑو گی ایسے ہاں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑو گی ایسے میں نے تین بار یہ ٹرائی کیا پھر دو ہوگی بال شیمپو سے
اچھا ٹھیک
پھر کنڈیشنر سے پھر کرو گی ایک کام پھر ام کرو گی ماسک لیکن شیمپو کے بعد دس پندرہ منٹ کرنا ہے ویٹ ٹھیک ہے ایسے ہی پہلے ہی نہیں دھونا ہاں پھر کنڈیشنر دس منٹ ویٹ کرو گی اس کے لیے بھی پھر وہ ہیئر ماسک پھر پندرہ منٹ ویٹ اور دھونے ہیں بال اچھے سے
کنڈیشنر کنڈیشنر کے بعد بال نہیں دھونا ہے مات وہ مجھے پتا ہے میں بول رہی ہوں کہ شیمپو کے بعد کنڈیشنر بعد اس کے بعد دھونا ہے پہلے یہی میں نے بولا یہ مجھے پتا ہے پھر کنڈیشنر مجھے پتا ہے اچھا اس کے اوپر کنڈیشنر کے بعد نہیں دھونا ہے مت
کنڈیشنر کے بعد دھو گی نہ پھر ہیئر ماسک
اچھا ٹھیک کتنے ٹائم
پھر پندرہ تبھی نا جب دھو گی بال پھر ہیئر ماسک لگاؤ گی پھر ر
اچھا ٹھیک آپ نے آپ آپ نے کتنے میں لایا وہ
میں نے وہ آفر میں سارے چیزیں لائی تھی نائن ہنڈریڈ میں آفر میں ساری تین
اچھا کوئی اگر آفر ہوگا تو مجھے بولنا میرے لیے بھی کرنا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میں ابراہیم کو بولوں گے اگر آفر ہوگا تو
اچھا وہ کہا اچھا ٹھیک ا اس کو کو یہ
اسی نے اسی سے اسی سے بولا اسی کے اکاؤنٹ سے ہم نے لایا
ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک کوئی بات نہیں تو
لاے تھے نا
مجھے یہ پتا ہے مجھے یہ پتا ہے شیمپو کے بعد لگانا یہ بھی میں نے دیکھا ہے یہ انڈا وغیرہ اور بنانا بھی ملتے ہیں نا مطلب ہمم بالو پر پرسوں شیفق دیدی
میں نے یہ ٹرائی کیا ہے دہی انڈا اور وہ
میں تھی نا پرسوں باغ مہت تب شفیق دی نے میرے بال دیکھے اس نے بولا آپ کی بال بہت اچھے ہیں آپ کو اور اور بولا کہ آپ کو آئے ہیں میں نے بولا کہ میں نے پاپور میں جب میں دانش کی شادی تھی اس ٹائم کٹ کیا رابی دیدی نے میں نے اس کو بولا کہ مجھے تھوڑا کٹ کرو تو بولا نہیں آپ کو آیا ہے ایک سال میں مجھے آیا واپس بال لیکن جو مجھے پہلے تھے نا بال مطلب وہ اچھے ویسے نہیں رہے یہ جیسے کیا ہوا ہے اس کو مجھے اس نے بولا نہیں آپ ا بات کو کیئر کرو شفیع دیدی نے تو بال کو کو کیئر کرو
ہوں ہاں شیمپو کنڈیشنر اور ماسک ہاں یہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے کیلشیم آئرن کی کمی تبھی سفید ہوتے
مجھے ایک سائڈ ہوا تھا ایک ایک دوسری سائڈ ہوا ایک بس ایک ایک اب مجھے پانچ پانچ ہوئے ہیں یہ اس سائڈ سے بھی تو اور دو دو ایک سائڈ سے چار بال دوسرے سائڈ سے چار ہوئے ہیں سفید ہلو
اسٹریس سے ہوتا ہے اسٹریس سے ٹینشن ہوتی ہے نا اسی سے
ارے پیچھے نہیں آ گے
مجھے آیا سمجھ لیکن یہ کیلشیم کی کمی ہو تی ہے کیلشیم آئرن کا ٹیسٹ کرنا
مجھے ہیں لیکن کیلشیم مجھے کیلشیم کی پرابلم ہوتی ہے
کیلشیم اور اس کی اں اس کا ٹیسٹ کرنا آئرن کا
مجھے یور مجھے یورین کی پرابلم ہے اسی سے کیلشیم کلتا تو پھر
تمہیں ہوا وہ گالا ٹھیک پھر
ارے کہاں وہ الرجی ہوتی ہے سائمہ دیدی کو بھی ہے انکل کی وہ بھی وہ بول رہی تھی کل کی اس کا علاج مگر سچ میں اس کا علاج نہیں ہے کچھ کھاتی ہوں تو ہو جاتا ہے میں گئی پرسوں ایس ایم ایچ ایس مجھے اتنا فیور ہوا
بولنا تھا نا
مجھے کہاں پتہ تھے مجھے اتنا
ابراہیم بھی آئے تھے نا ڈرموٹالوجسٹ کے پاس میں نے اس کو پہلے ہی چھڑوایا میں نے اس کو بولا یہ میرا بھائی ہے میں اسٹاف ہوں اس کو چھوڑو اس کو چھوڑا پہلے ہی وہ وہاں پہ اتنی بھیڑ تھی ورنہ وہ وہاں سے آیا اور گھوسا اندر
نہیں اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ کو کال لگاتی لیکن وہاں اتنی بھیڑ نہیں تھی اس ٹائم
تو بولنا تھا نا مجھے پھر بھی میں ساتھ آتی
کوئی بات نہیں تو ممی تھی نا ممی بھی ساتھ تھی تو
اچھا
ج اتنا ہے یہ
دس منٹ ہو گئے میں کٹ کرتی ہوں ہاں
میں اتنی بیمار تھی لگ بھگ